وورحمۃ اللہ جی کیا حال ٹھیک ہے آپ اچھے سے ہ شکر جی گھر بار آپ کا ٹھیک ہے جی جی جی جی بڑھیا جی ہاں ہاں گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے ماحول آس پڑوس میں بھی سب ٹھیک ہے جی ہ ہاں یہ تو چلتا ہی رہتا ہے جی صحیح صحیح جی تو کیا کہہ رہے تھے آپ جی ج جڑ رہی جی ہاں ہمارے یہاں سے تو ماحول آلود کی جو ہے وہ پورے جو وہ کہ تحیکہ آ آم کی برابر اونچائی پر پہنچی جی جی آ جو ہے بلندیوں پہ پہنچ گئی ہے تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ میرے جو پچھلے پرچے ہیں تو ان پہ مجھے پانچ سو تیس سے زیادہ نمبرات حاصل ہوئے ہیں چھ سو تیس میں سے
جی
پانچ سو چھ سو تیس میں سے پانچ سو تیس سے زیادہ نمبرات
جی تو مجھے مجھے مجھے صرف اس پہلے پرچے میں تین سو اسی نمبرات حاصل ہوئے تھے ہاں میں سچ کہ رہا
تو مطلب جی کو اب کیا ہی کر سکتے ہیں مطلب یہ تو بولنے کے کیونکہ ہم جو بولنے میں بھی ہے ہم برابری ہی کر رہے ہیں ویسے جی جی جی ہاں ہاں جی چلیے اگر آپ شہر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بولیے تو شہر جی جی ہاں وہ تو کر ہی سکتے ہیں اچھا میں شاعری شروع کر دوں جی چلیے ٹھیک ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے کچھ شعر لکھے ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے جی یہ تو بہت ہی مطلب آپ تھوڑا سمجھ نہیں آئے گا تو میںیں ایسے
جی سمجھنے کو تو ہم کچھ بھی
جی جی سمجھنے کو تو آپ جی ہاں ہاں صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ اکابی روح جب بیدار بیدار ہو ہو ہے جوانوں میں تو اقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں جی ر آ تی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں جی واہ واہ واہ واہ کیا ہی مطلب میں نے اپنے وہ شعر لکھے یہ تو میری جوانی کے شر ہوا تھا جی جی جی سر بتائیے بتائیے جی صحیح صحیح
تب مجھے کرنے کا من آیا کہ میں نے ایک بار سوچا میں لوہا کھاؤں گا تو آپ بولیں گے آپ بولیں گے یہ میرے لیے ناممکن ہے ایک انسان کے لیے لوہا کیسے کھائے گا وہ تو میں نے وہ ورزش کی وجہ سے ایک طاقت حاصل کی ہے جو میرے دانت ہے جو میرے اندر در سے جو میرے یہ مدا ہے اس کو میں نے اتنا طاقتور بنایا تھا کہ وہ پتھرے بھی یہ
ارے آپ تو بہت ہی خطرناک آدمی ہوں میں آپ سے
جی بے شک بے شک بے شک اسی لیئے تو میں نے لوہا کھانے کی کوشش کی اور وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا اتنا زیادہ مضبوط وہ لوہا نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا تو اس کو مزہ بھی نہیں تھا لیکن مزہ ٹھیک ٹھاک ہی تھا تو کھانے کے بعد مجھے طاقت فراہم ہوئی اور مجھے نئی نئی طاقتیں فراہم ہوئی جیسے کہ میں لوہا جیسا بن گیا میں مضبوط لوہ جیسے بن گیا اور اس کے بع میں نے ورزش اور زیادہ کی اور اس کے بعد میں پورے آسمان میں اوڑ گ
جی ارے مطلب آپ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ پت نہیں کس دنیا میں آپ تھوڑا زیادہ سوتے ہیں کیا آپ زیادہ سوتے ہیں تھوڑا آپ سوتے ہی نہیں ہیں جی تو کیا کہہ رہے ہیں پھر آپ مطلب ایسے
میں نے ورزش سے میں نے ایسی طاقت حاصل کی ہے کہ میں پینتیس سال سے نہیں سویا
کیا بول رہے ہیں آپ جی ایسے تو مطلب مطلب جی یہ تو مطلب بہت ہی زیادہ
جی جی خطرے نہیں ہے میں رات کو ب ورزش کرتا ہوں اور دن کو اچھے سے آرام کرتا ہوں پھر رات کو آرام کرتا ہوں دن کو ورزش کرتا ہوں جی میں ہوں ہی اتنا خوبصورت اب کیا ہی بولوں آپ کو
ہاں اب تو خوبصورت ہے ہی تو ایسی خوبصورتی زیادہ تر کسی اندھیرے کمرے میں ہی چھپاتا کر رکھیے گا کہیں نظر نہ لگے جی جی جی جی جی جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی جی جی ہاں ہاں بڑھیا بڑھیا اور بتائیے کہ کیا چل رہا ہے جی جی جی
کام کر رہے ہوتے ہیں دن کو اور پھر آرام کر رہے ہوتے ہیں رات کو ورزش بھی ہمیں پیچھا نہیں چھوڑتی اب کیا ہی بولوں آپ کو گھر والے بھی ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں اور باہر والے بھی آو ب ل رہے ہوتے ہیں اور احباب یاد کر رہے ہوتے ہیں جی بالکل توب یاد کرنے والے سوچنے والے تو بہت ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ورزش ہی کریں
ہو بات ہی ہے مطلب آپ خالی ورزش کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں جی ہاں وہ بات تو ہے ہی تو کیا ہی کر سکتے
یہ ہمارا کام ہوتا ہے اور آپ کو فرغ روشنی دکھانا ہمارا کام ہوتا ہے اتنی محنت کے بعد اگر اپ روشنی پکڑ کے علم کو حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں پھر اپ کو مجبورا علم حاصل کروانا چاہ
ہاں ارے ہاں وہ تو بات ہے ہی تو اس میں کیا ہی بول سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں شیر و ش چاری کی طرف جہاں ہم بولتے ہیں کہ جس کھیت سے دکن کو میسر نہیں روزی جس کھیت سے کسان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کو ہر خوش گندن کو جلا دو یعنی اس کھیت کو ہی جلا دو جس کے کھیت سے ایک انسان کو روزی حاصل
جی تو اگر ہم سون چاہ تو ایک
جی جی جی جی ہاں وہ تو پتا ہی ہے کہ یہ بہت ساری علاقوں بہت ساری چیزوں اور بہت سارے چیز جی جی جی جی جی جی ہاں وہ تو پتہ ہی ہے مگر آپ اس پہ زیادہ وہ غور نہ کرے آپ کچھ زیادہ ہی تعلیم کے پیچھے پڑ چکے ہیں جی ورزش پہ بھی یہ بات ہے کہ ورزش سے اگر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوتا تو ورزی چھوڑ دے جی جی جی ارے ہاں وہ طاقت اب استعمال کہاں کر رہے ہیں وہ تو بتا بھی نہیں ہے وہ بات ہے آپ جی ہاں وہی تو آپ اڑتے بھی ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ ہی خواب دیکھ رہے ہیں آج کل کم کیجیے کیونکہ جو ہے تق کد بھی انسان ضروری ہوتی ہے اور وہ طاقت بھی جی جی صحیح صحیح جی تو کہہ رہے ہیں کہ باتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے ہے کہ بتاؤ ت قومی د خدا سے ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافر کیا ہے جی جی صحی صحیح جی جی وطن کی فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے وطن کی فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے جی جی جی جی تیری بربادیوں کی مشورے ہیں آسمانوں میں ارے واہ واہ یہ کیا ہی کیایرنے بعد ہے جی جی وطن کی فکر کر کا نادان مشکل آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہے آس
جی وہ کیا ہی بات ہے
کیا ہی بتایا کیا ہی میں نے کیا ہی لکھی ہیں الفاظوں کے استعمال جی ان میں سے ان کو نچوڑ ک ان میسیج جو م معنی نہیں کالا جی میں تو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی جو بہت ہی جو بہت ہی اوپر والے شہروں میں سے میں گنا جاتا ہوں جی جی جی تو جمہوریت ایکک طرزی حکومت ہے کس جسم میں د جمہوریت ایکک طرزی حکومت ہے کہ جسم میں بادوں کو کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے کہ باتوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے جی جی صحیح صحیح مطلب بہت ہی زیادہ عمدہ شاعری میں کر جی جی بہت ہی بڑھیا اور وہی کرتا ہوں جی نگاہ بلند سکھن دل نواز جان پرر سوز جی یہی پر رکھ ہے سفر میریر کار وان کے لیے جی بہت ہی مطلب میں نے تو مطلب ایسے شاعر لکھ کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا جی جی اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں ہاں ارے نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے سر اوپر سے یہ سارے شہر جا رہے ہیں تھڑا الفاظوں آپ کے لیے مجھے لگتا ہے مشکلیں اچھا ٹھیک جی جی جی جی جی جی لگتا ہے جی جی جی بڑھیا بڑھیا یہ بات بھی بڑھیا ہے ا بہت زدہ تندرست حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علم میں بھی ضرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں ہوور نہیں جی علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں ہو نہیں جی کیا ہی بول سکتے ہاں جی جی صحیح صحیح بات ہے تو کہتے ہیں کہ اندازے بیان اندازے بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیر دل میں میری بات جی صحیح صحیح کہہ رہے ہیں جی یہ بات تو صحیح ہے جی
بالکل بالکل بالکل
یہ کہ آپ کے جو ابا حضو ہے جی وہ آپ کو تب سے بلا رہے ہیں تو آپ ایک کام کرے گا جو آپ کا پرا پرچا جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد آپ سیدھا جو ہے نیچے اتریے گا اور اپنے ابا حضور سے بولے گا کہ کیا ہو ہوا ہے تو ان کو بولے گا کہ ہم جو ہے وہ کچھ کام کر رہے تھے ہم جو ہے اپنے پرچے پہ جو ہے وہ بات کر رہے تھے کیونکہ آپ کو پت ہی ہے کہ پرچا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور ہمارا جو ہے پرسوں بھی پرچا ہونے والا ہے جمارات کو جو ہمارا اکونامکس کا پرچہ ہونے والا ہے تو ہمیں اس کی بھی تیاری جی جی ریاست کے متعلق بہت چیزوں کے متعلق جو ہمارا پرچا ہونے والا ہے تو ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ کہ مطلب کیا ہی ہوگا ان پرچوں میں تو وہ کیسے پڑیں گے جی جی جی صحیح صحیح وہ بھی بات ہے تو جی تو ہاں چلیے یہ بات ہوتی رہے گی یہ آگے والی باتیں بھی ہوتی رہے گی جی جی جی جی ہاں آپ سے ملاقات بھی جی جی جی ہاں وہ بات بھی ہے آخر میں ایک شہر میں آپ کو کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور
جی جی کیا ہوا ہوا ففرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں اتے ہے
زمانے میں پنب ل کی یہی بات
واہ
جی جی مطلب میں بہت ہی عمدہ شہر ہوں چلیے کوئی نہیں آگ آپ کو کبھی سنائیں گے اور شہر آپ کا وقت جی چلیے اللہ حاظ بیٹھے گ